ہیلو
آواز آ رہی ہے
ہاں
آپ یہ کیسی آواز آ رہی ہے ہیلو
آواز آواز نہیں آ رہی جی آپ کو
ہاں آ رہی ہے بٹ ایسی آ رہی ہے بات جیسے کہ ہوا چل رہی ہو یا پھر کچھ ایسی ہو
ہمارے یہاں پہ بارش ہو رہی ہے جی اور آندھی بھی آ گئی ہے
ہاں ج موسم تو ہمارے یہاں بھی خراب ہو رہا ہے ابھی تک بارش تو آئی نہیں ہے یہاں پہ
ہاں جی کوئی بات نہیں ہے چلو اپنی باتیں کرتی ہیں
ہاں جی السلام علیکم کیسی ہو
جی میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سنائیے اور سب خریت سے
ہاں میں بھی خیریت سے ہوں سے ہوں آج آپ کو پتہ ہے کہ آج ہماری کچا میں شہروں کے وکاس پر چرچا ہوئی تھی
یہ بالکل دلچسپے ہے شہر کسی بھی دیش کی ترقی میں مہتوپورن بھومکا نبھاتا ہے ماشاء اللہ
بالکل صحی آپ نے شہروں میں شکھا سواستھ ویاپار اور روزگار کی انیک سویدھائیں ہوتی تی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح بولا اسی کارن بہت سے لوگ گاؤوں سے شہروں کی اور آتے ہیں
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے کیا تم کسی کسی بڑے شہر میں گئے ہو
مشا اللہ جی ہاں میں جے پور گئی تھی باقی سڑکیں بازار اور عمارتیں دیکھ کر بہت ہی پرباوت ہوا بت ہی مزہ آیا مجھے میرا تو دل خوش ہو گیا وہاں پہ
ہاں بالکل صحی ا آپ نے ایک بار تو میں بھی جے پور گیا تھا تھا اسے گلابی شہر بھی کہتے ہے شاید
ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحی بولا وہاں ایتہاسک عمارتیں اور آدنک سوھائیں دونوں دیکھنے کو ملتی ہیں ہمیں بہت ہی آنند دائک جگہ ہے وہاں پہ جا کے بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے
بالکل صحیح کا آپ نے کہ وہاں ایساک عمارتیں اور آدنک سوھایں دونوں دیکھنے کو ملتی ہے بالکل صحیح کا اور سنائیے شہر کی سب سے بڑی وششتا ہے
مشاء اللہ زیادہ تر سے بتاؤں نا میں آپ کو میرے وچار سے شر میں سچا اور روچ کا کی ادک اسر ہونا اس کی سب سے بڑی وششتا ہے
بالکل صحیح کا آپ نہیں یہ بات بالکل صحیح ہے شہروں میں اچا چھ اسکول اور کالج اور وشو ودیال ہو تے ہیں جو وہاں بہت سہانے لگتے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح بولا اس کے علاوہ وہاں پہ بڑے بڑے دواخانے بھی ہوتے ہیں سواستھ سوا بھی اپلبد ہوتی ہیں بہت ہی بہت ہی زیادہ وہاں پہ سوھا بہت زیادہ ملتی ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے ویسے ویسے ج آپ کے بیک گراؤنڈ میں آواز کیسی آ رہی ہے
جی ہاں یہاں پہ ہا چل رہی ہے بارش ہو رہی ہے آندھی آ رہی ہے اس کی وجہ سے دقت آ رہی ہے
ایسا موسم ہو رہا ہے کہ بادل ہو رہے ہیں اور جو ہوائیں ہیں وہ چل رہی ہیں آپ کو لگ ہی رہا ہوگا شاید ہوائیں آ رہی ہوں گی
ہاں جی بالکل صحیح بولا آپ نے ماشاء اللہ میں تو چھت پہ بیٹھی ہوئی ہوں آگے چل رہی ہے نیچے کیا ہے نیچے تھوڑی زیادہ دقت رہتی ہے بچے لوگ ہیں گھر میں تو سور وغیرہ کرتے رہتے ہیں ان کو روک
بالکل صحیح کہا آپ نے اور سناائیے شہروں میں پوہن کی سویدھا بھی اچ
آپ نے بالکل صحیح بولا جیسے کہ بس ٹیکسی اور انیہ سادھنوں سے یاتا آسانی سے ہو جاتی ہے اب تو خاص کر کے ٹو وغیرہ بھی بہت ہی زیادہ چلنی لگی ہے
بالکل صحیح کہ آپ نے
ہاں جی بالکل صحی بولا اب تو میٹرو بھی چل رہی ہے بھائی
جی بالکل صحیح کہا آپ نے لیکن شہروں میں کچھ سمسیاائیں بھی ہوتی ہیں
ج رہیں گے آپ توول میں آ ہاں جی جیسے بھیڑ بھاڑ اور ٹریفک کی سمسیا کچھ زیادہ ہی ہوتی بھیڑ ہوتی ہے ادھر ادھر بان جاتے ہیں تو بہت ہی جلدی ٹریفک لگ جاتا ہے شہروں میں بہت چی جاننے آنے کی سج یا تو بہت ہی زیادہ رہتی ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے شہروں میں سمسیایں تو ہیں جیسے بھیڑ بھاڑ ہوگی اور ٹریفک کی سمسیا ہے اور کئی بار تو لوگ لوگوں کو گھنٹوں جام میں پس نا پڑتا ہے شیروں میں
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح بولا یہ آپ تو شہر کی بات کر رہے ہیں گاؤوں میں بھی یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ اب ایک ہی دو دو گھنٹوں تک جام لگتا رہتا ہے صحیح کہا آپ نے سے اس کے علاوہ پردوشن کی بھی ایک بڑی سمسیا ہے یہ بن وغیرہ باہن وغیرہ چلتے ہیں نا تو ان سے بہت ہی زیادہ سوق سے پھیلتا ہے
ہاں بالکل صحی آنے اور جو واہن ہے اور کارخانے سے ل کنے بالت تھے وہ پریا کو نقصان ب ہے گ کا ہے ج اور کئی سارے جب پردوش ہو رہے ہیں وہ شہروں میں نہیں اب بالکل بالکل گاؤں میں بھی ہو رہے ہیں
ماشاء اللہ آپ نے بالکل میرے دل کی بات بھول دی اس لیے سیروں میں پیڑ لگانا سوچھتا بنائے رکھنا بھی ضروری ہے یہ یہ سبھی نا ہم لوگوں کی کمی ہے کہ ہم سیروں میں پڑوں کو کاٹ کہ وہاں پہ کارخانے فیکٹریاں کھول رہی ہیں تو اس سے کیا پردوشن کچھ زیادہ ہی رہ
جی بالکل صحیح کہ نے جیسے شہروں میں پیڑوں کو کاٹا جا رہا ہے اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں اور جو کان کارخانے ہیں ان کو کھولا جا رہا ہے تو کئی سارے سمسیا ہیں شہروں میں جس وجہ سے وہاں نقصان پریاورن کو نقصان بہت پہنچ رہا ہے اس وجہ سے شہروں میں جیون کی گتی بھی بہت تیز ہوتی ہے
ہاں جی آپ نے بالکل صحیح بولا لوگ اپنے کاموں میں اتنی بیست رہتے ہیں کہ اپنے پاس کم سمے ہوتا ہے پتا نہیں لوگوں کے پاس اتنے کام کہاں سے آ جاتے ہیں پ جب دیکھو جب وست رہتے ہیں لوگ تو ماشاء اللہ آپ نے بالکل میرے یہ بات بولی نا آپ نے بالکل میرے دل کو چھو گئی
بالکل صحیح کہا آپ نے جیسے لوگ اپنے کااؤ میں اتنے وست رہتے ہیں تو ان کے پاس جو سمئے ہے وہ کم رہتا ہے اور جو موبائل فون جو ٹی وی آ گئی ہے ان میں ان کا سمے ادیک لگا رہا آپ اور گاؤں کی تلنا میں شہروں کا جیون ادک وست مانا جاتا ہے
جی ہاں آپ نے بالکل صحی بولا شہروں میں منورنجن کے سادن بھی اھک ہوتے ہیں جیسے کہ شہروں میں کچھ نہیں تو کہیں پارک وغیرہ میں چلے جاؤ وہاں پہ جھولا وغیرہ بھی جھول لو بچوں کے ساتھ بھی منورنجن کر کہیں مووی دیکھنے چلے جاؤ کہیں کچھ کام کر لو کہیں یہ کہیں وہ تو منورنجن ہوتا رہتا ہے شہروں میں تو
ہاں جی آپ نے صحیح کہا ہے جیسے شہروں میں منورنجن کے لیے بہت سارے سھن ہیں جیسے پارک ہو گیا سنیما ہو گیا پستکالے ہو گیا اور کھیل پر سر کئی ساری چیزیں جہاں بچوں اور واؤں کے لیے کئی سارے افسر اپلبدھ ہیں منورنجن کے لیے کیا تمہیں شہر میں رہنا
جی ہاں بالکل صحیح پوچھا آپ نے مجھے تو شہر میں رہنا بہت ہی زیادہ پسند ہے آپ کو تو پسند ہے یا نہیں ہے
ہاں مجھے بھی شہر کی سویدھایں بہت پسند ہے لیکن جو گاؤں کی شانتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیا آپ کو گاؤں کی شانتی بہت اچھی لگتی ہے یا نہیں
جی ہاں مجھے تو گاؤں کی شانتی بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے جیسے کہ لائٹ وغیرہ بھی نہیں آتی ہے یہاں پہ تو پیڑ پودے ہیں اس سے ہمیں ہا بھی ملتی ہے اور ویسے بھی ایکانت واتورن رہتا ہے شہروں میں کیا پردوشن پھیلا رہتا ہے ہر جگہ تو بھائی شہروں میں تو شانتی ہے ہے ہی نہیں
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ جو گاؤں ہے اس میں جو واتورن ہے وہ شانت بنا رہتا ہے چاہے لائٹ آئے یا نہیں آئے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا گاؤں میں کی جو پیڑ پودے ہیں ان سے جو ہوائیں ہیں وہ چلتی رہتی ہے بہت سکون ملتا ہے گاؤں میں کیا آپ کو بھی سکون ملتا ہے گاؤں میں
جی ہاں مجھے تو بہد ہی زیادہ سکون ملتا ہے گاؤں میں مجھے تو گاؤں سے سیر جانے کا من ہی نہیں کرتا
جی بالکل صحیح کہا آپ نے مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی ہاں مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اللہ حافظ
ا اللہ ج پھر ملاقات ہوگی